ہیلو ہاں جی اسلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
جی الحمد اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائی ہو باجی آپ کیسی ہو
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب خیریت سے ہیں اور کیا چل رہا ہے آج کل
جی اور تو بالکل سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے زندگی میں سب خیریت ہے اور روٹی لائی
ہاں
تو کیا پکایا تھا
جی جی آج ہمارے گھر پہ ویسے دیکھو ابھی تو ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا تھا باہر کا کھایا تھا فاسٹ فوڈ لیکن پھر بھی کھانا تو بن رہا ہے روٹیاں بن رہی ہیں اور دال تھی اور جو فرائی جو مرچی ہوتی ہے نا جس کو تیل میں پکایا جاتا ہے
جی بالکل کیا ہوا
آپ کیابنایا
جی میری امی جان نے تو آج چکن بریانی پکائی تھی اور نہاری پکائی تھی
جی بہت اچھی بات ہے
جی ہاں جی جی ان شاء اللہ بالکل مجھے نا مجھے نا گرما گرم بریانی بہت بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور میری جو ابو جان ہے ان کو بھی اچھی لگتی ہے گرما گرم بریانی
جی مجھے سب سے زیادہ تو کھیر سورما پسند ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو
ہاں ہاں جی کھیر سورما تو نہ جب عید آتی ہے نا تو بچوں کو زیادہ پسند ہے عید پر تو بچے ہی کھاتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے نہ میرے شوہر کو پسند ہے
جی یہ تو اچھی بات ہے ہوتا ہے کوئی کوئی کو پسند ہوتا ہے کوئی کوئی کو نہیں ہوتا
جی جی ان شاء اللہ بالکل ویسے نہ میں سونچ رہی تھی کی کیوں نہ آج ہم موبائل فون کے بارے میں گفتگو کریں
جی ہاں یہ کافی عام اور اچھا موضوع ہے اس موضوع پہ ہم بات کر سکتے ہیں تو جیسا کی آپ کو کیا لگتا ہے کی موبائل کا سب سے زیادہ اپیوگ ہوتا ہے یا درپیوگ ہوتا ہے ہیلو ہیلو
ہیلو
جی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑا نیٹ ورک میں آئیے آپ
ہیلو
ہاں نیٹ ورک میں ہی جائےآپ
ہیلو
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو
ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی ہیلو ہلو ارے آپ نیٹورک میں جائیے
ہیلو
نیٹ ورک میں جائیے نیٹ ورک میں باجی
جی باجی میرے یہاں تو نیٹورک فل ہے فل نیٹورک ہے میرے یہاں پہ تو اور اور فرمائیے ویسے آپ کے حساب سے موبائل فون چلانا کیسا ہے چلانا چاہیے بچوں کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ان شاء اللہ مجھے تو نا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور جو میرے شوہر ہیں نا وہ تو بچوں کو بہت زیادہ بگاڑتے ہیں موبائل فون بھی
جی ہ موبائل فون ایک عام بیماری بن چکا ہے کیونکہ آج کل زیادہ مطلب بچوں کو بچوں کے لئے خاص کر بچوں کو زیادہ نہیں دینا چاہیے موبائل کیونکہ ان کو جب یہ بچ بچپن کی عمر ہوتی ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے نا کہ موبائل کی
موبائل فون سے جتنا ہم دور رکھ سکتے ہو اتنا ہمیں انہیں رکھنا چاہیے
اور بات رہی اس کی ہاں ہمیں سوشل میڈیا ہے اس سے تھوڑا دوری ہی بنانی چاہیے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں بوئل موبائل کا کم اپیوگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے شاریرک بیماریاں بھی بناتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے
جی جی بائی بالکل بیچنا ہے موبائل وسے موبائل فون کا اپیوگ نہ سبادھنی سے کرنا چاہیے اب موبائل فون سے تو چلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے اور نہ فالتو کاموں کے لیے ہوتا ہے نا زیادہ تر نا تعلیم کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے موبائل فون
ہاں اپنی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو رکھ دیجیے موبائل کیا ہے زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے مان لو کوئی سوشل میڈیا کا اپیوگ کرنا چالو کر دیا تو ہمارا ادیک سے ادیک سمے لے جاتا ہے جو جو کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا یہ ہمارے لیے شاید شاید درپیوگ صحیح نہیں ہے
ہاں اور نا میں نے دیکھا تھا آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنا موبائل فون چلاتے ہیں کتنے گیم وغیرہ کھیلتے ہیں ان کی آنکھ آنکھوں کو دیکھا ہے آپ نے کبھی کیسی ہو جاتی ہیں آنکھیں
جی وہی ان کے کیا ہے نا وہ ایک موبائل کی چھوٹی سی دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں وہ باہر لوگوں سے گلنا ملنا نہیں چاہتےہیں بات چیت کرنا نہیں چاہتے ہیں انہیں موبائل کی دنیا ہی اچھی تی ہے اس وجہ سے جتنا ہو سکے ہمیں بچوں کو کم ہی موبائل دینا چاہیے انیں کیونکہ دیکھو بچوں کی عمر ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں ان کی شاریرک تندرستی بتان وہ مضبوط کروانا چاہیے جسم تندرستی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہما موبائل کے نہیں بلکہ آف لائن زندگی کے ذریعے ہی مل سکتی ہے
جی انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ اب ایسے نا م بچوں کو بگاڑنے کا ساری وہ ہوتی ہیں وہ نا ہمیں لوگوں کی ہوتی ہے ہمیں لوگ نا بچوں کو بگاڑتی ہیں پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ بچے موبائل فون اتنا چلاتی ہیں بات نہیں مانتی ہیں ساری کمیاں نا ہم ہم لوگوں کی ہوتی ہیں ساری کمی
جی وہی تو سمسیا ہے کہ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ مطلب لوگوں کو کیا ہے نا موبائل میں ایک ایسا آج کل پرائیویسی بھی نہیں رہی ہے اتنی کیونکہ اے آئی اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ
جی انشاءاللہ بالکل اورنا آج کل میں نے دیکھا تھا جو کسان لوگ ہیں نا
ہاں
مان لوگ ہے جی ا آج برسات ہوگی یا نہ ہوگی موسم کی بھی جانکاری لے لیتے ہیں کسان لوگوں کے لیے نا بیسٹ ہے موبائل فون انہیں نا فصل ا اس سیزن میں کیسی ہوگی پھر برسات کی بھی جانکاری مل جاتی ہے ان کو بازوک جانہ بگڑ چاہے باجرہ کی کھیتی تو ساری جانکاری ان کو ملتی رہتی ہے
ہاں دیکھو یہ کافی اچھی بات ہے موبائل ایسا نہیں کہ صرف کسانوں کے لیے موبائل ہر کسی کے لیے ضروری ہے لیکن اپیوگ انوسار ہی اچھا ہے ہمیں ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر موبائل دیا گیا ہے تو ہمیں صرف تعلیم لائق ہی اس کا اپیوگ کرنا چاہیے اس اس سے ادھیکم ہے بے فضول میں اس پہ سمے برباد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں سمے سمے کی پابندی کرنی چاہیے جتنی ہو سکے
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو اور نہ جو بے کا بری خبر ہوتی ہے نا ان سے ہمیں ساودھان رہنا چاہیے ہمیشہ نا اچھی نیوز آتی ہیں ان پر بھروسہ پڑنا چاہیے ان کو ہی موبائل فون میں دیکھ نا چاہیے بری خبروں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور موبائل فون کا اپیوگ ایشاء اللہ ہیں ساودانی سے کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا صحیح صحیح سے استعمال کریں اور نہا سادانی سے اپیوگ کرے تو ہمارے لیے بہتر رہے گا
ہاں اور رات کو ہمیں سونے سے پہلے دو تین گھنٹے پہلے موبائل بالکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اپپیوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم ایسے چلا کے سوتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہو تا ہے وہ وہیں پہ اٹکا رہتا ہے موبائل کی اس میں جوک وہ ایک دماغ کا سنتولن خراب کرنے لگتا ہے
جی انشاء اللہ بالکل میں نا میں ابھی دو تین مہینے پہلے مجھے عادت ہو گئی تھی میں موبائل میں گیم کھیلتی تھی مجھے ایسی عادت ہو گئی کہ انشاء اللہ کی میں رات کو جگتی بارہ بجے تو بھی میں اس گیم کو کھیلنے لگتی رات کو جتنے بجے جگتی اتنے بجے اس گیم کو مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی اس گیم کے بنا کھیلے بنا تونا پھر میں نے اسے ڈیلیٹ مارا تب میری عادت چھوٹی نہیں تو میں پاگل س ہو گئی تھی فالتو چیزوں پہ تو بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے
جی وہی کہ یہ دماغ کا سنتولن بگاڑ دیتا ہے تو اس سے بہتر یہی رہے گا کہ ہمیں خود کو بھی اور سامنے والے بچوں کو یا پھر کود سے بڑے بھی ہو ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ موبائل فون ہمیں اپنے جس پرکار ہمیں اپیوگ کے لیے دیا گیا ہے اتنا ہی اپیوگ کریں اس پہ سمے بے فضول کا نام برباد کریں اور بڑے بوڑھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے
جی انشاء اللہ بالکل اور نا ہمیشہ اگر بچ چوں کو اگر موبائل فون دے تو انہیں نا ان کو دینا چاہیے ہمیشہ انہیں جیسے کہ اپ ان کی
پڑھائی سے سبندت چیزایں ہیں ان کو ہی دیکھنے کو بولنا چاہیے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بچوں کو بھی نا جانکاری ملے انشاءاللہ
جی ہاں آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا آپ کا بہت بہت شکریہ
جی باجی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا بہت ساری جانکاری ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ